بالو
ہل
ہلو
ہاں ہلو
السلام علیکم بھ
وعلیکم السلام
تو اب اور بتائیے کیا حال چال ہے
حال چال فی الحال سب ٹھیک ہے
تو آپ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں
جبھی تو کچ نہیں بیروزگاری ہاں ابھی چھوٹا موٹا ہے پس
چھوٹا موٹا اس ٹائپ کے کام کرتے ہیں کوئی ویوسائے کے بارے میں اپنا بتائیے ہلو
ا سا ہاں
ووسائے کے بارے میں اپنا بتائیے
اور ب
آواز آپ کا کم آ رہا ہے اور اس سے آپ کو کس فیلڈ میں انٹرسٹ زیادہ ہے
ج
آ
بزنسنا تو کیا بزنس سوچے ہیں
دو چار ایکڑ میں اصل
ایسے اور اسے گھومنے جانے کا کہاں ا زیادہ من کرتا ہے ٹورسٹ پلیس بتائیے آئ
ب گھومنے کے لیے وہے ہیں اتراکھنڈ ہماچل پردیش
بلوٹوت لگے لے ہیں کارے تو نکال رہ تارا اجبا ن ک ہوا آج کلیئر رہتا تب نا
ہاں
ہاں ابھی کلیئر آواز آیا ٹورسٹ پلیس بتاؤ گھومے وومے کے بتائیے
ہماچل پردیش یہ سب شملہ کلو منالی
تو ہماچل پردیش میں کیا خاصیت ہے ہاں مطلب
وہاں پہاڑی علاقہ برفیلا علاقہ اس سے گھومنے کے لیے اچھا سب جگہ پہ پرکرتی کا تھوڑا وہاں کا واتاورن بہت پیارا ہے اور
گھر کہاں ہے گھر
گھر تو یہاں لاتار ضلع چندوا پرکھنڈ میں ہے گ
اچھا تو یہاں پراکرتک نہیں ہے مل رہا ہے واتورن نہیں ہے ادھر
ادھر ادھر کے مقابلے ادھر ہمیشہ کچھ نہیں ہے تر بھییت ٹھیک ٹھاک ہے ادھر گدھر میں وہاں برفباری ہوتی ہے یہاں پہ نہیں ہوتی
تو برف باری تو کشمیر میں ہوتا ہے نا
ہاں وہاں بھی ہوتا ہے لیکن اور بھی اس کی جگہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ہوتا
بہت سارا ویسے ادھر کیا بولتے ہیں یہ کرانتی جھرنا کدھر ہے وہ
کررانتی جھرنا تو یہی یہاں سے لگ بھگ تیس تیس تھا ہے تیس کلو میٹر دور ہے یہاں سے لگ بھگ لگ بھگ کرانچی روڈ میں ہے
اور کون سا تو ادھر ڈیم بھی ہے ایکوا
ہاں ڈیم تو بہت سارا ہے اھر فیمس یہاں لوکل ایریا میں
تو ڈیم یہ کیا بولتے ہیں پترا توو وہاں سے کتنا دور ہے
قجرات یہاں سے ستر سے اسی کلو میٹر لگ بھگ تو
ستر سو اسی تو یہاں پاڑوا موڑ سے ہم کو اگر ڈیم جانا ہے پترا توو تو کتنا مطلب کلو میٹر پڑ جائے گا
دو سو لگ بھگ دو سو کلو میٹر پریگرن سے
دو سو کلو میٹر ہو جائے رہا ہو
ہمم
تو ادھر مطلب وہاں ڈیم میں سارا کچھ ویوستھا ہے کہ ایسے ہی نار
ہاں ڈیم سب طرح کا سویدھا ہے وہاں پر بوٹنگ کرنے کے لیے اور گھومنے کے لیے بہت سارا جگہ ہے پارک ہے وہاں پر پھر جھرنا وورنا بہت سارا گھومنے کے لیے ہے
نے کی ٹاپو وغیرہ بھی ہے
ہاں ڈیم کے بیچوں بیچ میں ٹاپو ہے اس میں رہنے کہنے اور گھومنے کا اچھا پربندھ کیا ہوا ہے
اچھا تو وہاں مطلب کیا ریٹ وٹ کچھ معلوم ہے گا کتنا خرچہ ارچا
ہاں بیچ میں تو گائ نہیں ہو لگیں گے ایک انسان کا وہی پندرہ سے دو ہزار روپیہ ایک دن کا رہنے کا
مطلب پندرہ سے دو ہزار میں آرام سے
ہاں ایک دن کے لیے آدمی رہ سکتے ہوتا ہے اکادمی دو ہزار چالس میں
پتراتو میں سنیما ہال بھی ہے نا شاید ڈیم کے پاس
سنیما ہال ابھی نیا بنا ہوگا تو نہیں پتتا جس لم میں گیا تھا اس لم میں تو نہیں تھا
سنے تو ہیں کہ مطلب ڈموا سے تھوڑا پیچھے مارکیٹ والا جو ہے
وہاں پہ ایک تو سنیما ہال بھی ہے رانچی واللا روڈوا میں
نیا بنا ہوگا کیا کہ ایریا بہت وکاس وکست ہو چکا ہے کیونکہ وہاں کا جن سنکھیا بھی بڑھ گیا ہے اور آنے والے دن میں اور بڑھ جا ہے تو بہت طرح کا سویدھا وہاں پہ ہے گھومنے کے لیے اور اور بھی بہت ساریے چیز ہیں وہاں سے کچھ دوری میں ایک گھاٹ ٹھیک ہے
اچھا اچھا مارکیٹ میں جو ابھی سیکنڈ اسکول ہے اس پر کیا وچار ہے مطلب کیا اوپینن ہے
وہ اچھا ہے سنستھا جو ہے سیکنڈری اسکول کا وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے کیونکہ بہت سارے پچھڑے ورگ کے بچے اور جو زیادہ پیسے خرچ نہیں کر پاتے ہیں اپنے آگے کی پڑھائی کے لیے تو ان کے لیے اچھا سنستھا ہے جو انہیں ڈسکاؤنٹ دیتی ہے اور اچھا پڑھائی کے لیے س سویدھا دے رہی ہیں وہ بترھاستتا ہے سیکینڈ اس میں
تو ادھر کیا بولتے ہیں کہ رانچی سائڈ کا آئیڈیا ہے کچھ مطلب وہاں سنیما ہال
واٹر پارک کا تو ہے
اور راسی میں دو کن واٹر پارک ہے
نامم
نام وام ہے تو جب سب سے زیادہ جو پرچلت ہے اس کا نام ہے وائلڈ وا بھی جو بہت لوگوں کے بیچ کافی لوک پہ ہے اور لوگ وہاں جا کے بہت
تو وہ تو رانچی سے سنے ہیں کہ دور ہے نا
تھڑا رانچی سے تھوڑا سا دور ہے کیونکہ رانچی جو کراچی تھوڑا بڑا سٹی ہے تھوڑا سائڈ میں وہ سب گھومنے کے لیے اور رانچی کے نزدیک میں بھی ہے ایک دوٹور لیکن زیادہ فیمس وہی ہے
اچھا رانچی میں ریسیٹ وغیرہ ہے کا ویکیسن کے لیے
ہاں پترتو میں بھی ہے اور رانچی میں تو بہت سارا ہے
تو وہاں مطلب
یہاں پہ شادی وادی کے لی شادی کے لیے مینجمنٹ کے لیے مطلب بہت سارا اس سب کے لیے ہے وہاں پر ایسے لوگ گھومنے بھی جا سکتے ہیں شادی کے لیے بھی اور چھوٹا موٹا پارٹی ایینٹ کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں
رانچی میں یہ کھیل کود کا کیسا ہے مطلب کریج
کراچی تو اب جھارکھنڈ راجیہ کا راجدھانی ہے تو سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے سبھی طرح کے کھیل کود یہاں پہ پرتیوگتا ہوتے رہتا ہیں گریجویشن میں کھیل کود کا ماحول ادر اچھا ہے ا چل توہ اچھی فیسلٹی ملتی ہے
اچھا تو یہ کیا بولتے ہیں کہ سرکاری لابھ کچھ ملا ہے
ہاں ادھر تو گھمیلا ہے
آواس وغیرہ کلونی
یہ سب تو ملا ہے
فارمنگ والا اسکیم ادھر چل رہا ہے کہ نہیں
ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دس منٹ ہو ل نا
ایک منٹ